ہلو اللاملیکم و ولیکم السلام آپ کی کیا حالت سب خیریت سے
ہاں سب اللہ کا شکر ہے بس پریوار میں سب خیریت سے تم سناؤ کہاں بزی تھی
عید چل رہی جی میں نے سوچا تھوڑے بہت اس کی ہم بھی تیاری کر کے رکھے پھر آگے بھی تیوار آ رہے ہیں تو سوچ رہی تھی کچھ شاپنگ وغیرہ ہی کرا بازار جا کے
ا یہ بہن سب سے بڑی پریشانی شاپنگ کرنا تو بہت ان ہے یہ کپڑوں کو سنبھال کے رکھنے میں بڑی دق کٹ ہے عید سے جیسے جیسے ہم فری ہوئے اتنے کپڑے اتنے کپڑے بہن مجھے تو اس سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم خریدتے کب ہیں اور اتنے اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں
اور صحیح بات کہ تم نے جب کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے شوہر کو بولتے ہیں ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہے
ارے بہن ہمارا کیا یہ تم سب کا دیکھو اللہ اللہ جانتا ہے ذرا ذرا سے بچے گئیں گے ہمارے پاس تو کب کپڑے ہی نہ ہے ہمارے پس تو کپڑے ہی نہ ہے نہ ان کے پاس صبح پہننے کے نہ رات کو سونے کے دنیا بھر کے کپڑے خرید کے لائیں گی ذرا ذرا سیٹ توٹپ کنٹا لیے آئیں گی جو نہ ادھر پہننے کے نہ ادھر پہننے کے ایک ا کہ انہیں برادری میں لے کے جاؤ توولی نے یہ کہتی ہیں کہ نہ ہ پ یہ والا کپڑا ہم یہ یہاں نہ پہن کے جا سکتے اب بتاؤ ان سے کہ اب ہم کیا کریں
اور ایک بار جو کپڑا پہن لیں گے بچے آج کل کے وہ تو کہتے ہیں امی ہم نے یہ وہاں پہن لیا تھا ان کی دعوت پے اب ہم یہ نہیں پہن کے جائیں گے دوبارہ
ہاں اللہ جانتا ہے سردی کے کپڑے گرمی کے کپڑے نکال نکال رکھ رکھے میں تو پگ ل آ جاتی ہوں بہن ایسا لگتا ہے پورا گھر میرا پھیل گیا ہے ابھی تک میرے سردی کے کپڑے نہ سمٹ کے دے رہے
تم تو بڑی وہ ہو گئے ہو تم نے ابھی تک سمجھا نہیں میں نے تو سردی کے کپڑے تو کھپ کے سمیٹ دیے بٹ اب یہی ہے کہ اب عید گئی ہے تو عید کی سارا خلارا یوں ہی پڑا ہے سوچ رہی ہوں کہاں رکھوں کہاں نہ رکھوں سمجھ ہی نہیں آ رہا کچھ
بین کہتری ہوں عید کے کپڑے کپڑے سردی کے کپڑے کی سارے ایسے مکس ہوئے پڑے کبھی ان کا شادی کا جوڑا کبھی انہوں نے سارے کے سارے لہنگے ان کے شرارے گرارے ارے مجھے تو کچھ سمجھ نہ آتا میں کہوں جب یے خریدیں پہلے ہمارے بچپن میں دیکھا تم نے کبھی ہمارے ماں باپ کو کہ ہمارے والدان ہمیں اتنے کپڑے دلا رہے ہیں ہمارے والدان تو ہمیں ایک سوٹ دلا دیتے تھے اسی سے ہمارا گزارا چل جاتا تھا وہی بہن پہن لیتی تھی وہی ہم پہن لیتے تھے عید کا جوڑا بھی بڑی مشکلوں سے نصیب ہوتا ہے تھا
عید پہ ہی دلاتے تھے ہمارے بھی والدان اور بعد میں تو یہی کہتے تھے کہ اپنی بڑی آپ ہی کا پہن لو تم نے کہیں جانا تھا اور اب تو کہو بچوں کو تو بچے پہنتے ہی نہیں ہیں
ارے میں نے اتنا کہا اپنی بیٹی عائشہ سے میں نے کہا کہ نا یہ سب میرے جوڑے کو تھوڑا سا سج وا لے جس ایک بوٹیک والی آج کل تو اتنی ہنردار ہو گئی ہیں پرانے کپڑوں کو نیا کر دیتی ہیں اور بلکہ کتنا آج کل اس میں دکھا رہے ہیں کیا بولتے ہیں وہ ٹی وی میں فلموں میں کہ سب نے اپنی ماں کے پرانے کپڑے پہنے پرانے جوڑے پہنے لیکن مجال ہے یہ لڑکی جو ہے ہمارا کپڑا پہن لے کہ رہی میں تو نیا کپڑا سلواؤں گی میں تو نیا کپڑا سلواؤں گی میں نے کہا کیوں نیا کپڑا کیوں سلوائے گی
آج کل تو بوٹیک والا کتنا اچھے سے تیار کر دیتی ہیں اور کتنا سندر بھی لگتا ہے وہ تو سب کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے پرانا کپڑا پہنا ہے کوئی
ہاں ہاں بات کر رہی میں نے اپنی ماں کی ساڑی کو اپنی میدان کی ساڑی میں لگائی اپنی تار خال کے پاس ان کے بھی کہا کا جوڑا میں نے کہا کہ یہ جوڑا مجھے دے دو تو ارے میں نے اس کے لیےپے والی بھیس لی اور اس کے لیے پت لیے سے لگوائی اور اس کو تیار کروایا ارے ماشاء اللہ کیا جوڑا بنا میں تو وہ دیکھلا گئی بڑی ت گئی کہ رہییری امی کا جوڑا ہے ہاں میری امی کا جوڑا ہے کہنے لگی میں نے نا اس کے اوپر کی جو چولی تھی وہ تھوڑی اسٹائلش س سلو لی تھی وہ جو آج کل کی طرح چلتی چلتی ہیں لٹکن پٹکن لگوا جی
ہاں میں نے بھی تمہارے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھا تھا میں کیا تم نے تو جوڑا ہی بہت سندر پہنا ہے تم نے تو اب بتایا کہ تم نے تو اپنی امی کے جوڑے کو اچھے سے ریسائکلنگ کر لیا اس بوٹیک والی سے مجھے مجھے مجھے بھی بوٹیک والی کا نمبر دےینا میں بھی اس سے میرے پاس بھی میری امی کا جوڑا پڑا ہے میں بھی اس سے اس سے اچھا بنوا لوں گی اور
بہن پتا ہے اس سے پیسے بھی بچ جاتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ بھی ہو جاتا ہے کام بھی ہو جاتا ہے ارے بہت بہت ہی بڑھیا بوٹیک والی اللہ جانتا ہے اس کے پاس اتنا کام آنے لگا ہے اتنا اتنی کم عمر کی لڑکی نے اتنی ترقی کر لی ہے اتنی ترقی کر لی ہے وہ سب کچھ اتنا اچھا اچھا بنا دیتی میں نے اسے گرارے کا اپنی شرارے اور گرارے کے دوپٹہ دیا ایک بڑی چھی اور دوپٹے پہ کنارے بڑی اچھی تھی میں نے اسے کہا اسرد پ میری ایک قمیض بنا دینا ارے کتنی اچھی ماشاء اللہ قمیض بنائی اتنی نایاب اور اتنی خوبصورت قمیض کمیز میں کیا دلکش کام کیا تھا اس نے ہاتھوں سے زردوزی کا ورک اس میں سارا کا سارا دھکے کا زر جانے کا کٹ جانے کا کام کر کے لگ ہی نہیں رہا کہ وہ تو پچتا ہے آی ن نے تو ایس
سندر تیار ہو جاتا ہے اس سے نہیں تم نے بہت صحیح اس سے تو تمہارا جوڑا اور بھی نکھر کر آیا میں نے بھی تمہاری فوٹو دیکھی تھی ماشاء اللہ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے ی اس جوڑے میں آج کل تو بوٹیک والی پتہ نہیں کہاں سے اتنی سندر سندر کناری بھری لیسیے لے کے آتی ہیں جو اتنی سندر لگتی ہیں لگائی ہوئی
مگر صحیح میں آج کل کے پ ہے بچوں میں بڑے ہنر آ گئے ہیں یہ سب ہنر کو کا کھیل ہے بہن اگر آپ اپنے بچے کو آج کل لڑکیوں کو اگر ایسے ہونر آ جائیں تو گھر بیٹھے پت ہے کتنا پیسہ کما لیتی ہے
ٹھیک کہا بالکل تم نے آپھی میں بھی سوچ رہی تھی کہ سکھائیں گے ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہنر کی ان کو بھی پتا لگنا چاہیے یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے آج کل کتنا ہنر والا کام کر رہے ہیں
بہن اتنا پیسہ کما لیتے ہیں گھر میں بیٹھ کر ہی کہ ہمار جیسے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایک کریں گے ہم یہ خریدیں گے اتنا اچھا وہ لڑکی کام کر رہی یہ ہاں جانتا ہے اس کی دکان پہ چوبیس گھنٹے بھیڑ لگی رہتی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں نہ جس کپڑے کو وہ چھو لے اس کپڑے کو اتنا اچھا بنا دیتی ہے اتنا سندر بنا دیتی ہے کہ سچ میں دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کلر کا ہے یا وہ وہی ہے
وہ تو ہوتا ہی ہے آپ کی اب جیسے آپ کی آپ نے پہنا آپ کا کتنے لوگوں نے دیکھا پھر آپ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے سے سلوایا ہے تو اس بوٹیک واللی کی بھی وہ ہو جاتا ہے نا سب کچھ پبلسٹی بھی ہو گئی ساتھ میں اور دیکھنے میں بھی سندر لگا جوڑا بھی
اے بہن میں تبھی تو کہہ رہی میں تو اپنی لڑکی کو کہہ رہی کہ ن ایسا ہی کام شرو کر لے تو اسی کے پاس لگ جا تو کہنے لگی ہاں امی بات تو تم صحی کہہ رہی ہو میں نے کہ جو ہے تو سب کو ہی چاہیے وہ تو ہے ابھی سے سیکھے گ کبھی تو کل کو جا اپنی چ گھر میں اپنا کام کر پائی تھی اور آج کی ڈیٹ میں ایک کمانے سے کچھ نہ ہوتا اللہ جانتا ہے ایک دن کے کمانے سے صرف انسان پستا ہی رہ جاتا ہے اگر عورتیں ناک نہ گٹائیں
صحیح بات کہا تم نے بالکل یہ تو آپ کی آج کل خرچے ہی اتنے ہیں کہ بندے دو جنے کمائے تبھی گھر کا گزارا ہوتا ہے اور ویسے بھی ایسے ہی ہنر اچھا ہو تو پھر تو انسان کچھ بھی کر سکتا اپنی زندگی میں
ارے تعلیم اپنی جگہ ہے پڑھائی لکھائی اپنی جگہ ہے لیکن لڑکیوں کو یہ سارے کام تو آنے چاہیے جو کم سے کم عورتیں سب سے زیادہ پیسہ اسی میں پھوکتی ہیں اپنی شوہر کا دیکھو تم ذرا ہم اپنے پار کلر میں کپڑوں میں ہلدی نہیں اور اپنے یہ پہلی مینی کیور پیڈی کیور بیوٹی پارلر میک اپ کتنا پیسہ جاتا ہے
کوئی بہ آ جائے آپ ہی تو دیکھو آپ لوگ کتنے کپڑے سلواتے ہیں اب ان کپڑوں کو سنبھال کے رکھنے کے لیے بھی کچھ چاہیے اور کپڑے سلوائیں گے تو پیسہ بھی چاہیے اگر کماتے ہوں گے تو اپنے پیسوں سے ہم اپنے کپڑے خرید لیں گے اپنے شوہر کو ہم پریشان ہی نہیں کریں گے
کہ تو ریوں آپی ہمیں نا اپنے بچوں کو بچپن سے یہ جو کپڑے ارے میں نے تو اس کو دیکھا اس نے پتا ہے ساتھ میں ہی والی سروس بھی شروع کر رکھیے کہ آپ کپڑے استعمال کرو تو اس کے بعد ڈائی کے دن پرانے رٹی کو دے دو میں نے کہا ارے ب یہ تو ایے پیسے کمانے کا ہر طریقے سے جگاڑ کر رکھا ہے تو میرے ہاتھے کپڑے وہ گئے ہوئے ت کرنے کے لیے ات سف س کر میں کر کے بالکل د دیتی ہے اس بھی سک تو ھیک ہے
کپڑے بھی سلتی ہے دیکھو آپ دو دو کام کر رہی ہے
نہیں اس کے پاپا کا نام ہے کے ابو جان جو ہے نا ابو جان کا نام تھا ڈرائی کا
اچھا ساری فیملی ہی اسی کام میں لگ گئی ہوگی نا
ہاں امی اور وہ بیٹی اس پہ بیٹھ رہی ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ اپنا کپڑے وپڑے سنبھالے اپنے کپڑے دیکھیں کپڑے سلیں اور آج کل تو آن لائن سے اتنے اچھے اچھے ڈیزائن مل جاتی ہے کہ نہیں کیا ہے اور اتہاس وہ اس میں سے دیکھ لیتی ہے اور وہ سلوا دی کری اچھے اچھے درزی کاریگر رکھے میں کاریگر بھی بہت بڑھیا تھے اس کے ایسا نہ تھا کہ میں گئی اور می نے کہا کہ ذرا اس میں کمی رہ گئی تو ہم نہیں کریں گے یا ایسا ہے ویسا ہے
نہیں ایسے تو پھر دیکھو اس کا بٹیک ہی نہیں چلےا تمہیں بھی پت ہے کاریگر اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام کیسے کریں گے لوگ کسٹمر بھی تو تبھی سوٹ سلوانے آئیں گے کپڑے سلوانے ان کے پاس کاریگر اچھے سے کام کرے گا تو مجھے بھی بتانا بوٹیک کا نمبر میں بھی جاؤں گی ہو کے آؤں گی
ارے افسانہ کا بٹیک کیا بتنان نے بھولا ہے ہے
چلو تم مجھے لوکیشن شیئر کر دینا نا تو مجھے بھی پ اچھا لگ جائے گا کہ کیسے جات ہیں یا
ہاں ہاں ہاں ہاں کیوں نہیں کیسسی دن میں تو ضرور چلوں گی تمہارے ساتھ ت ا پھر اپنے کپڑے بھی لے آنا ٹھیک ہے ناپی
کہ آپے جی
ٹھیک ہے وہ چلو ماشاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ